ہلو مالکم
ہلو وعلیکم السلام کیا حال ہے بھیا
ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ بڑھیا سب ٹھیک سب ججت گھر میں سب ٹھیک بالکل بالکل
خیر یہ تھا اور آپ کی ابو امی کیسی ہے
سب بڑھیا آپ کے سب گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں اب ابو سب ٹھیک ہے گھر پروار اب رہ ہیں
اچھا
اور بیگم صاحبہ تو ہے بیم صاب
میں میری ابھی شادی نہیں ہوئی ہے
ابھی دا نہیں کیا ب کیا رہ ہے ا دھیان میں ایسی پرکتی کی طرف ہے پرکتی بھی جان دیتے ہو ہو محبت کرتے بچیوں سے پیڑ پودوں سے اور جس جی جرورت چھوٹے م کرتے میں نےا میں تو یہ بیا کہ ایسا کھ بھی نہیں ہے جیسا کہ ہم پرکتی کی رکشا کریں گے تو ہماری رچا گے گی وہ بھی دھرورر ہے دھروور کی رچھا کرنی چاہیے اور لوگ وغیرہ ہے پرکرتی میں دیکھتے ہی نہیں ہے کچھ سوچتے نہیں ہے اب ندیاں آئے چھوٹی چھوٹی ند ندیاں ہیں وہ بلپت ہونے کے کگار پہ ہیں کچھ ندیاں تو بلپت ہوئی ہیں اب کچھ جسے جیو جنت ہوئے ہیں وہ بھی اپلپت ہو گئے ہیں پر کیا ہے کہ ایک سسھا چل یہ آو س سا ہےی ڈاٹا بکوالی تو ان ریڈ ڈاٹا ب جو جلدی جی نہیں وہ بلپ ہونے والے جاتے ہے وہ لپت ہونے والی ہیں لوگوں
ہوں ہوں ہوں
نہیں س توا لوگ وغیرہ آ گی جیسے کہ گی کوئی پچی ہوتا ہے گوڑا بڑ تو برر اھی ہے تو ان کے آواز کوئی نشٹ کر دیتا لوگ وہ اس کی پسندیدہ گاس ہوتی ہے ک وہ کھاس وہ کسخاس میں وہ بس انڈے دیتا ہے تو لوگ وغیرہ کیا کرتے ہیں کہ اس گاس کو ہی کاٹتےتے انڈے ٹوٹ جاتے ہیں پٹے جاتے ہیںول پچیا وہ بھی شامل ہو گیا ہے لوگ سوچ نہیں رہے ہیں وہ اور کوئی ان کے لیے آواز ہے ہی نہیں تو ہاں جنگلی ک تو اگڑاوڑ پچھی ہے ان کے بھی انڈے پھول کے کھائے جاتے ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نے نے سے بچے ان کو مار کے کھائے جاتے ہیں ایسا
ہاں
تو لوگ وغیرہ سرتالو وغیرہ جاتے ہیں وہاں پر تو کیا سوچتے ہیں کہ اس میں زہریلا کمپنیوں کا کیسے گندا گندا پانی پھینک دیتے ہیں تو اب دو گنگے ڈالفر تپتی ہونے والی ہے کیونکہ وہ بھی اس پر بہت پرباؤ پڑ رہا ہے لوگ وغیرہ کیا آئے گی وہاں وہ بولتے تو ہے جتنے وہاں لوگ جائیں گے وہاں جتنی دشت ندی ہوگی اتنا ہی دوسرے سے جل ہوگا تو لوگوں وغیرہ اس کو دھیان نہیں دیتے ہیں اپنی اندھ بھکتی میں گھوم رہے ہیں پر کیا کرے ہیں اور آپ سنائیے آپ کی کیا رائے ہے
جی بالکل دیکھو جیسے اوپر والے نے اس دھرتی کو بنایا تھا اس دھرتی پہ جس کو بھی پیڑ کو بنایا تھا جانور کو کیڑے کو جس کسی کو بھی بنایا تھا اس نے کسی ریجن سے بنایا تھا تو اب اگر ہم ان کو ختم کر اسپرے تو اس کا مطلب ہی ہو ہو گیا کہ امبیلنس ہو جائے گا
بئی تو ہے
ہاں تو نقصان دہ ہے کوئی بھی ایک پنچھی اگر غائب ہو جائے گا
ہوں اور گائے تو کیا آپ پہلے پتا پتا ہے جی پہلے جیو جنتی ڈائناسور وغیرہ تھے مسے ہی تو ختم ہوئے تھے وہاں تو اتل پل ہوئی تھی پرنی چچاڑی تھی نا جب کہ لوگ وغیرہ سر جائے تو چاہے ہو نہیں جیسے پہلے بھی کئی سال پہلے بھی ہوا تھا کروڑوں سال پہلے بھی ہوا تھا پرر نے چھیڑ چاڑ کی تو سب لپت ہویا تھا ایسے ہی فر ک کسی دن ہونے والا ہے لو وغیرہ کیا آئے گی کچھ چھوڑی نہیں رہے ہیں پیڑ پودوں کو جن سنکھیا بڑھتی جا رہی ہے کم سے کم ایک ایک انسان کے چار چار پانچ پانچ بچے ہو رہے ہیں یہ ان کو یہ نہیں پت ہے کہ کتنی گھمری پڑنے والی ہے لوگ وغیرہ کیا ہے انہیں تو اپنے مزے کے لیے ہو جائے ہو جاتے ہیں بچے تو انہیں پالنا مشکل ہو جاتا ہے پھر وہ لکچمی د پال نہیں پاتے ہیں تو ان کی پروسیسنگ اچھی نہیں ہو پاتی ہے تو وہ کرائم کرنے لگتے ہیں بچیوں کا رہ پکر نہیں لگتی ہیں ہمارے ادھر گنگ نگر میں تو وہ اپنے یہ کہ نہیں تیرہ سال کی بچی کے ساتھ بتیس لوگوں نے کیا تھا پانچ دن تک لگاتار تا کتنی گنوانی حرکت کی ان لوگوں نے ان کو یہ نہیں پتا ہے ہاں ایسی چھوٹی بچیوں کے ساتھ ایسے گنہنی حرکت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے تیرہ سال کی بچی تھی پڑھنے پڑھ کے لوٹ کے آ رہی تھی ا تو اچھے سے پیسہ بو رسیے والے نے ہوٹل میں بیچ دیا لڑکی کو بتاؤ اتنی گندی حرکت کر رہے ہیں لوگ وغیرہ ایسی نیوزوں کو دیکھ کر کے دل دہلانے لگ جاتا ہے ہمارا تو تو اللہ پتہ نہیں کہاں سو گ آئے ایسے لوگوں کو سالوں کو اتنی گندی موت دے تو وہ بھی ریم کر بھیک رحم کی بھیک مانگے اللہ سے
بالکل بالکل بالکل یہ یہ ایسے لوگ نا نشے میں مبتال چکے ہوتے ہیں تو ان کو سمجھ نہیں رہتا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے
ہاں ڈرگس وغیرہ لیتی ہیں اور دارو ہے ہاں لوگ وغیرہ نہیں سدھر رہے ہیں اور نہیں صاف صاف لکھا ہوا آتا ہے تو ودیا سے دو کلو میٹر دور ٹھیک داروں کا ہونا چاہیے دکان بھی پانچ سو میٹر دور ہونی چاہیے وہاں سے اس ودیالیہ سے پر ودیالیہ میں لوگ وغیرہ کیا ہے سوچتے ہی نہیں ہے وہاں پر
وہیں کھول لیتے ہیں اپنی کمائی کے لیے تھوڑے سے بچے آتے ہیں گندی گندی سامان خریدتے ہیں بتاؤ سگریٹ وغیرہ دھومر پان کر رہے ہو اب تماغ ہوئے ہے ایسے نشیلے پدارتھ بیچ رہے ہیں گوڑ میں گٹکا پانی پتا ہے اسکول کے پاس میں لوگ وغیرہ رکھ لیتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بچے لے جاتے ہیں وہاں ہم کو کیا ان کے لیور پہ ان کی مانسکائی پر کیا رہا ہے لوگوں کو یہ کیوں نہیں پتا ہے تو لوگ وغیرہ اپنے فائدہ کے لیے سوچتے رہتے ہیں
اور ہمارے ہمارے ادھر تو ایک سائڈ تو ایسا ہوا تھا جیسے کہ پیڑ کٹ رہے تھے بہت زیادہ
ہیم
تو کئی لوگوں نے انہیں روکنے کی کوشش کی تھی تو باہر کے لوگ آئے تھے ٹیم آئی تھی تو انہیں الٹا سیدھا بولنے لگی دم دمکی دینے لگی پولیس کی دھمکی دینے لگی تو میں جیل کرا دوں گی وہ کروا دیں گے جی کروا ارے یار کم سے کم پیڑ پودوں کو پرکرتی سے چھیڑ چھاڑ کیوں کر رہے ہو کوئی غلط کام تو کیا نہیں گاؤ والوں نے کوئی کہ غلط کام قدم اٹھایا ہو وہ لوگ وغیرہ نہیں سوچ رہے ہیں
ہوں ہ ہوں
وہی تو ہے سوچیں گے کیا ہو
جب اپنا پرکتی روپ لے گی نا اپنا جب سوچیں گے اب دیکھ
تب تو پھر الٹے پاؤں بھاگیں گے
ہاں جبھی تو بول رہے ہیں کہ دیکھو کتنی گرمی پڑ رہی ہے اے سی پھیلیں کولر پنکھا پھیلیں کیونکہ پیڑ پودے بچے ہی نہیں ہے تو گرمی تو پڑے گی ہی اور اب جیسے کہ اپنے انڈیا میں تو انڈیا میں کا پورے فائیل کی نیٹ ورک اسٹارٹنگ ہو گیا ہے سکس دی ہو گیا ہے بتا چھوٹے چھوٹے پچھی ہیں جیو ہیں ریڈیشن نکل رہا ہے ٹاوروں سے تو ان سے کیا ہے کہ جو مر رہے ہیں ساری پرجاتی چونکہ کسی دن نشٹ ہونی ہے اب جیسے جے پور میں پتنگ ہاں جیسے جے پور میں پتنگ موسم اڑتا ہوتا ہے تو وہاں پتا ہے پورے آسمانوں میں وہی پتنگ ہی پتنگ کھائی دیتی ہیں تو پچیوں کا اڑنا بھی مشکل ہو جاتا ہے پچیوں کی گردن صحیح کی کٹ جاتی پر سر بھی کٹ جاتی ہے پیر بھی کٹ جاتے ہیں تو لوگ وغیرہ کیا ہے کہ ان کو اپنی مستی میں مست ہیں پر یہ نہیں دیکھ رہے ہیں ہم پرکرتی کے ساتھ کر کیا رہے ہیں اور آدھی سی اور اتنا خترناک روپ ہوا ہے ان درختوں تو کہ جیسے بائک بھی چلا رہے ہیں تو داگا اڑ کے آگیے پھس گیا کسی تو گردن سر بھی کٹ جاتی ہے اس داغے سے
بلکل
بتاؤ بھائی جان لوگ وغیرہ سوچ نہیں رہے ہیں اور تو جب سوچ رہے ہیں گردن کٹ جائے گی تو بہت سارے پکچھی تو ایسے ہی الج کے مر رہے ہیں جے پور سے پکچھی تو بہت نکل کے آئے تبھی تو ہمار ہمارا ڈسٹرک تھا پہلے برت پور اب ہو گیا دھول پور تو وہاں ایک گیارڈا ہے برتپور میں تو وہاں پر ا جی ادھر سے ادھر دھیرے سائبرین کرنس ہے اور جیسے مور وغیرہ تیتر وغیرہ یہ پچی ہیں ہوا وہی رہنے لگے ہیں تو وہاں کیا ہے کہ وہاں ایسے لوگ وغیرہ پیڑ پودے کو نہیں کاٹتے ہیں ایک تو رہنے کے لیے آوس ہے ان کے لیے اور پانی کی ویوستھا کر رکھی ہے سرکار نے اور وہاں انڈے دینے کے لیے جگہ بڑھیا اچھی ہے تو وہاں سے بتاؤ سائبرین سے سارس وغیرہ اتنے دور ہی آتے ہیں بچ وہاں رہتے ہیں اور بچ ا پرجن پیدا کریں گے سردیوں میں واپس چلے جاتے ہیں ہاں ایسا ہی ہے ایسا پرکرتی ہاں چلتا ہی رہتا ہے ایسا
بالکل بالکل بھائی آپ نے بہت اچھی جانکاری دی بہت اچھی جانکاری سے مجھے نوازا تو اب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا تو امید ہے کہ ہمپ پھر سے کبھی بات کریں گے کسی اور موضوع پہ تو تب تک آپ رنا خیال رکھیں
جی جی جی خدا حافظ